ہلو السلام علیکم بڑھیا آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی جی سب اللہ کی مہربانی ہے اور تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس بڑھیا میں آپ کو بات بتاتی ہوں اپنے پڑوس کی ہمارے پڑوس میں نا چھوٹے بچے بھی جسٹ نیو بورن بیبی ہوتے ہیں نا تو وہ ٹھیک ہے وہ دو دن سال کے ہے اور ان کی مما کو پتہ ہے کیا کرتی ہے اس سے وہ لوگ نہیں ہوتے موبائل دے دیں گے ان کو ٹی وی چلا کر دے دیں گے کتنی موبائل دیکھتے رہو ایسے کرتے ہیں
آج کل یہی چیزیں بہت ہو گئی یہاں پہ بس لوگ کیا کرتے ہیں آپ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور بچوں کو فون دے دیتے ہیں کہ بچے فون دیکھیں گے اس سے کیا ہو فن کا کام تھوڑا جلدی ہو جائے گا پر دیکھو وہ تو غلط چیز ہے نا
بالکل بالکل وہ چلو کام کرنے کے بعد بھی یہی حال ہے مطلب جیسے کام کر دیا انہوں نے خود کو فون سے فل کرنا ہے نا تو بچوں کو ٹی وی لگا دیں گے خود فری اس کریں گے
یہاں تو وہی نا مطلب جیسے پہلے ہوتا تھا لوگ کہ مطلب کسی کیسی لے لے کے بیٹھتے تھے کچھ کرنا یہ کرنا
ہاں ایکٹیوٹیز بالکل بھی نہیں کرواتے فزیکل ایکٹیوٹی بالکل بھی نہیں کرواتے
بچوں کو بھی ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ فون چھوڑو تم باہر جاؤ تم کھیلو دوستوں کے ساتھ ائی سائیکل چلاؤ پڑھا ہی نہیں دیکھو اس کی وجہ سے کہ بچوں کی بچوں کی ہائٹ بھی کتنی چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہیں
بالکل بالکل ان کا گروتھ ہی نہیں ہوتی
جی جی چھوٹی سی ان کی ہائٹیں ہو گئی ہیں کھیلنا نہیں ہے ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اپ کی تو اس سے بھی کیا ہوگا اس سے بھی دیکھو نا ایسے بچوں کو بیماری لگیں گی بیماریاں لگیں گی پھر بیمار اس کا بھی کیا فائدہ ہے تم تو یہ کر رہی ہو اج کل تو بچے ایسے کے ہوگئے ہوئے ہیں ان کو کھانا دو تم ان کو کھانا دو گی تو وہ فون دو گی تو کھانا کھائیں گے اگر فون نہیں دو گی تو بولیں گے ٹھیک ہے کھانا بھی لے جو امی ہم نہیں کھائیں گے ایس
کھاؤں گا اگے بولتے ہیں دیکھتے ہوئے کھاؤں گا بس اس میں سے ان کے پیر فرق ہی نہیں پڑتا
جی
بلک پتا وہٹا اتنے نا اتنا خوش ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہماری بچی دو سال کی فونیوز کرنا آتا ایک سال کی ہے وہ فون ریڈ رول کر لیتی ہیں بع کام تھوڑ نا اس کی باڈی خراب ہو رہی ہے دیکھتے ہی سمجھ ہی نہیں ہے فزیکل ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں کر پاتے
جی جی آنکھوں پہ جی جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں پہ افیکٹ پڑتا ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پھر اتنا اتنا موٹا موٹا چشمہ لگ جاتا ہے پھر جب چشمہ لگ جاتے ہیں پھر کی دوائیںں کلاف وہ دوائیائیں کھلانے سے بولتی ہیں اب یہ چھوٹ جائے دیکھو پہلے وقام ہی تو مت کرو نا جیسے تمہیں بات سے وہ چیز کی پریشانی ہو وہ اس ٹائم سمجھتے نہیں ہیں باہر میں ان کو کبیر احساس ہوتا ہے میں نے ایسا کیونکہ ہاں مجھے کرنا نہیں چاہیے تھااں
اور میں نے اتنے سارے بچے دیکھے ہیں جو مطلب صرف پانچ پس سال کے اور چشمہ لاکھ گھومتے ہیں چشمے کے بنا ان کو دکھتا ہی نہیں ہے
جی جی
میں سوچتی کہ ان پیرنٹس کیسے ہیں پتہ نہیں کیا دھیان دیتے تے نہیں ہیں بچوں پہ کیا کرتے ہیں پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں
آج کل دیکھو بچوں کو کیا تم بولو گی اپنے بھی یہی کام ہوگے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی تو دیکھو نا جو کام ہمارا دس پندرہ منٹ میں ختم ہوتا ہے ہم لوگ وہی فون دیکھتے دیکھتے کتنا ٹائم اپنا ضائع کر دیتے ہیں اسی میں بیٹھے رہتے ہیں ایک ریل چھوڑو دوسرا ری ریل دوسری چھوڑو تیسری ریل بس اسی میں ہم سارا ٹائم بھی اسٹ ہو جاتا ہے پھر ہم بولتے ہیں بھائی پت جی جی وہی نا پت ہی نہیں جلتا ہے وہٹ کیا کی ہے دیکھو فون جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو نا لوگ اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے ہیں جیسے تم دیکھو تمیں اگر کوئی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہے تم اس کے لیے یز کرو کتنا فائدے مند ہے وہ کچھ چیز ت سج نی آیاری تمبو دیکھو اب تم بے فالتم اس کو دیکھو گے بچوں کو بھی دکھاؤ گی وہ تو غلط چیز ہے نا
ایسے میں اب ایک لیڈی سے بات کر رہی تھی میں نے ان سے یہی بولا تھا کہ نا جیسے مطلب بچے موبائل دیکھ ہیں یہ دیکھتے تو وہ بولتی ہے کہ جب لیڈیز پریگنٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے میں نے کہ ٹی وی دیکھ رہی تھی بولی پھر بچہ بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا ساتھ میں وہ کلٹی بھی دورڑد د ایک ریتی
اور بات بھی صحیح ہے جو چیزیں ہم جس مٹی کو جیسے بنات ہیں وہ ویسے
ویسے ہی بالکل بالکل اب تم دیکھو نا تم تم اپنے بیٹے کو ہی آدر ڈالو گی مطلب اس کے سامنے بھی تم فون ہی چلاؤ گی تم کے سامنے کیا بولتے ہیں کام کرو گی یا تھوڑی ایکسرسائز وغیرہ کرو گی فون کم دیکھو گی ٹی وی کم دیکھو گی وہ بھی تو وہی چیزیں دیکھ کہ تمہیں سیکھے گا وہ بھی تو یہ چیز بولے گ نا امی یہ نہیں کرتی میں کیوں کروں امی تو یہ کرتی ہے میں تو یہ کروں گا اگر تم اس کے سامنے فون چلاؤ گی اپنا ٹائم ضائع کرو گی وہ تو بولے نا تو تم بھی تو کرتی ہو پھر اس میں کیا فائدہ رہے گا
جی جی بچے تو ویسے ہی یہ چیز بہت جلدی جی جی
جیسے اگر آپ ان کو سامنے ان کے سامنے فون یوز ہی نہیں کریں گے تو ان کو پت ہی نہیں کہ فون کیا ہوتا ہے
یہ تو ان کے لیے آپ ہی صحیح ہیں کہ جن کو ہو ن مطلب جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان کے سامنے ان کے امی ابو بھی فون نہ چلائیں استعمال نہ کریں پھر تو وہ سوچیں گے کہ ہاں یہ چیز مطلب ہے ہی نہیں ہے صحی اگر تم خود بھی چلا رہی ہو تارے شوہر بھی چلا رہے ہیں اور تم فون بھی بچوں کو دے دو گی تو اس کا کیا فائدہ پھر
میں نے دیکھا ہمارے ابھی ریسینٹلی چار سال کی بچی تھی اور وہ آئی پیڈ یز کر رہی ہے
دیکھو
مطلب چار سال بچے آئی پٹی اس کیسے کر سکتے ہیں ان لوگ کو اتنا وہ نہیں آ پر اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماراری بچے اس کے پاس آئی پیڈ ہے وہ آئی پیڈ یوز کرتی ہے
دیکھو یہ نہیں پتا چھوٹی سی بچی ہے انکھیں خراب ہو رہی ہے ویسے چھوٹے بچے کو تو اتنی جلدی وہ چینز کا اثر ہوتا ہے فون کا فون کی جو تو ویسے جی جی لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو تو ویسے اس کو کیسے کھینچتی ہے کئی لوگ تو بولتے ہیں نا وہ چشمہ بنواتے ہیں موٹے والے جس میں میں سے وہ لائٹ نہیں جا پاتی ہے نا بٹ نہیں جی جی بٹ اس سے بھی جاتی ہوتی ہے جی جی
اسکرین ٹائم نا بچوں کا زیرو ہی رکھنا چاہیے میرے حصاب سے جب تک بچہ پانچ سال کا نہیں ہو جاتا
ہوں دیکھو نا یار ابھی بچے پلے وے میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلے وے تین سال تک پل وے میں ہوتے تین ساڑھے تین سال کے بچے کو تو اسکول میں پہلے لیتے ہیں دیکھو چار پانچ چھ تین سال تو اس کے پلے وے میں ہی ہے اس کو پلے وے میں ڈالو نا اس کو اچھے طریقے میں اسی میں خوب کرو کہ اس کو کھلاؤ اس کو نئی نئی ایکٹیوٹیز دو تم کلرس والی کٹ لے آؤ کلرس والے گیم کھلاؤ تم اور اتنا کچھ آگ گیا ہوا ہے آج کل تو آپ بھی ہی بہت کچھ آ گیا ہوا ہے
بالکل ان لوگوں کو نا وہاں پیسہ ویسٹ لگتا ہے ان کو نا یہاں پیسہ انویسٹ لگتا ہے
ہو رہا ہے کہ ہم ان کو فون دے دیا ہمارے کام ہو رہے ہیں ہمارے مسلوں کا حل نکل رہا ہے ہم رسوئی میں بھی کام کر رہے ہیں ہم باہر بھی جا سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں
مطلب سوچتی ہوں کہ اتنا اتنی جلدی اسس کو فون یوز کرنا نہیں سکھانا چاہیے جتنی جلدی پیرنٹس نے سکھا دیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو کاٹ لگا دو وہ دیکھتا رہتا ہے مطلب میں نے ایک ریل دیکھی بھی ریسنٹلی ایک لڑکی کی سو رہی تھی لگایا نا بچوں والی ریل لگائی تو ایسی اٹھ کے بیٹھ گئی وہ مطلب اتنا کیا موبائل میں اس کو اور لوگ کمنٹ کریں کہ واؤ کول یہ کوول تھوڑی ہے اس کی کہ وہ اس کے دماغ خراب ہو رہا ہے دماغ بہت پریشر ہے اس چیز کا سیریس لیتے نہیں ہے نا یہ بہت سیریس بیماری ہے میرے حساب سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے موبائل سے
ہاں جی ہاں جی وہی نا کو وہ اس چیز کے اوپر اڈیک کر رہے ہیں بچوں بچوں کو بھی اس چیز کی گندی عادت پڑ رہی ہے ہم فون ہی چھوڑیں گے ہم فون دیکھیں گے ہم یہ کریں گے وہ
کھانا نہیں کھاتے بنا فون دیکھ کے ان کو باہر کھیلنا نہیں ہے ان کو فون میں کھیلنا ہے
جی جی
کتنے سارے گیم کھیلتے تھے پکڑنے پکڑ یااں پہ چین چین اور بہت سارے گیم بیٹ بال اور بھی بہت سارے گیم ان لوگوں تو پت ہی نہیں ہے بہت سارے گیمس نام
جی جی ان سب کو کہاں سے پتا ہوگا وہ لوگ تو بس اسی کہ میںیں اپنے فونوں میں تو الٹی جو ہوتے ہیں فونوں سے ان کے مسئلے حل ہوتے تب وہ باہر آئے نا آج کل میں تمہ وہی تو بول رہی ہوں بچوں کو تو فون چھڑ کے کہنا پڑتا ہے تم باہر جاؤ تم باہر جا کے کھیلو چ مانتے نہیں وہ بولتے نہیں امی م تری ٹھیک
اور ہمارے ٹائم پہ الٹا ہوتا تھا ممی آواز لگاتی ت اندر آ جاؤ ہم اندر نہیں آتے تھے ہم اندر نہیں آتے تھے اب
ہم لوگ جی جی ہم لوگ تو خود کہتے تھے کہ چھوڑو ہم نے نہیں جانا بعد میں جائیں گے ہم تو کتنی ڈانٹ بھی پڑتی تھی پھر اپنی امی ابو سے کہ تم لوگ اندر نہیں آتی ہو ٹائم پہ آج کل کے بچے تو جاتے تے نہیں نکالنا پڑتا ان کو کہ جاؤ تم کھیل لو تمہیں تھوڑا ایکٹیویٹی رہے گی چارج رہو گے تم بٹ نہیں
انہیں جانا ہی نہیں ہے وہ گھر میں نا خوش ہیں اے سی کی ہوا میں اور موبائل میں خوش ہیں
آج کل وہی تو آجل بچوں کو تمہیں پ تو آج کل فون میں گیم بھی تو کیسی کیسی آ گئی ہوئی ہیں ہیں کتنی کتنی زیادہ آنکھیں بھی لگتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہ کچھ چلتے میں نے تو کئی لوگ ایسے دیکھے تھے بڑے بڑے لوگ ہیں بہت تو جیسے روڈ پہ چل رہ ہوتے نا ہیڈ فونس لگاائے ہوتے کان میں نی زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں دیکھو
تب بھی نہیں ہٹتے وہ آگے سے کیونکہ ان لوگ کو عادت پڑ گی نا اس چیز کی ہم بچوں کو بھی دھیان دیتے دت وہ بھی آگے ان کا یہی حال ہونے والا ہے
جی جی اڈکٹ ہو جاتے وہ اچھے طریقے کیسے بیچ میں پھر ان کا پھر ان سے تم فون لینا تو بھولی ہی جاؤ
بھول جاؤ بالکل صحی کہہ رہے ہو آپ بول ہیاؤ مطلب اتنی چھوٹی اننے بچوں کو فون دیک کے نا بہت کول پیرنٹس بنتے ہیں اپنے حساب سے وہ کول پینٹس نہیں ہوتے وہ فول پینٹس بن جاتے میرے حساب سے نہیں دینا چاہیے اتنی جلدی
تی چلو کوئی بات نہیں ہم کسی دن بیٹھیں گے جی جی بات کریں گے اس ٹاپک پہ پ ہمب
بالکل بالکل آپ بھی اپنا فون گھر رکھے رہا تھا آؤ گ توھی نا ہمارے
جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہی
اھ ٹھیک ہے خدافظ
اللہ حافظ